ہلو
ہیلو
ہاں آواز آ رہی ہے
ہاں ا رہ ہے
اوکے میری ادھر سے زیادہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈ تو نہیں آ رہا یا آ رہا ہے
تھوڑا بہت آ رہا ہے زیادہ نہیں تھوڑات
جو تو بھی بچے باہر کھیل رہے ہیں میرے سر پہ نہیں منرا رہے
اچھا آپ بچوں کو لے کے آئے گے آپ کی بیٹے کو
نہیں تو اور زیادہ آتی ہے
ہمم
آپ کی ایج کیا ہے ویسے
میری ٹوئنٹی ابھی نومبر کو ٹوئنٹی ون اسٹارٹ ہو
ہیلو
ہیلو
ہاں آپ کی ایج کتنی ہے
ٹوئنٹی
ٹوئنٹی آپ صرف ٹوئنٹی کے ہی ہو
ہممم
تم تو بہت ینگ ہو ہم لوگوں تو ماری ہو گئی ہے تھرٹی تھری چل رہی ہے ابھی میری
آپ کی
ہمم
میری تھرڈ ٹوئنٹی ابھی نومبر کو ٹوینٹی ون اسٹارٹ ہوتا ہے
آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا
آ رہی ہے مجھے بھی آپ کی آواز آ رہی ہے کلیر
ا آج گروپ کال اٹینڈ کیا تھا آپ نے
ہاں کال اٹینڈ کی تھی
اسٹارٹنگ سے کیا بتایا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں تو لاسٹ میں آئی تھی
میں بھی لاسٹ میں گیارہ بجے جوائن ہوئی ہوں
ہاں مجھے یہ پتا ہی نہیں تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا پھر میں لاسٹ میں فون ایکچولی نائٹ میں نے سائلینٹ پہ لگا دی تھی تاکہ ڈسٹرب نہ ہوں کیونکہ کبھی کبھی میسج آتے ہیں کبھی وہ کمپنی والوں کے بھی کال آ جاتے ہے اس فریچارج کے لیے تو نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کے لیے میں اس کو رات کو سائلینٹ پہ لگا کے سوئی تھی صبح تک یہ سائلینٹ پہ ہی تھا پھر جب فون ہاتھ میں لیا تو پتا چلا کہ میٹنگ چل رہی ہے
وہی میں بھی ایسے ہی کہ جب میں آن کی تو پھر میں تب کی وہی وہ جو نینا تھی اس کو ہی میم ب بتا رہے تھے او نینا نہیں پتا ان کو یہ بولتی فارم فارم فل کرا رہے ہیں وہ
وہ تو میں نے بھی سنا تھا
ہاں میں بھی وہا سے جوائن ہوئی تھی
ہمم
اس سے پہلے نی ابھی میگا دی کے بھی بننا ہے مجھے
اچھا
ایست
ہاں بن جانا میرا یہ لاسٹ ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی
نہیں نہیں مجھے ڈسٹرب نہیں میں ہی فری ہوں نہ تو میرے پاس یہ سیف نہ تو یہ نہ تو کچھ میں فری
ا میرے ساتھ آپ کی کتنے کال ہوئے تھوڑا آپ دیکھ کے مجھے بتانا
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہے نا تو مجھے لسٹ دینی پڑے گی نا ابھی بھائی کس کے ساتھ میرا کتنا
میں اسکرین شاٹ ڈالتی ہوں آپ کو
ہاں
میں اسکرین شاٹ سینڈ کرتی ہوں آپ کو
نہیں اسکرین شاٹ مت کرنا ویسے میں نمبر نکال لوں گی میں کانفرنس میں جا کے دیکھ لوں گی کتنے کال کس کے ساتھ ہوئے کیونکہ میرا ابھی اس میں مطلب کال تو دکھا رہا ہے لیکن کون سا ایکسپٹ ہوا کون سا ریجیکٹ ہوا کس کا کتنا پیمنٹ وغیرہ ابھی کچھ بھی م مطلب آیا نہیں ہے اس میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سا ایکسپٹ ہوا کون سا نہیں ہوا
جی آتے ہے نا ریسیور میں بنی تو مجھے میرے پیمنٹ مجھے لگاتی ہے نا
ارے وہ تو آئے گی لیکن جب ہم کال کرتے تو ہماری کال کا بھی پیسہ دکھتا ہے نا کچھ کہ بھائی آپ کو اسکول کا اتنا پیمنٹ ملا ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے اس میں اور نہ ہی وہ چار کول ریجیکٹ دکھ رہی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نہ ایکسپٹیڈ نہ کچھ دکھ رہا ہے
ٹھیک ہے پھر میں چیک کر کے بتاتی ہوں آپ کو
ہاں یا تو پھر میں فری ہو کے سبین کے ساتھ بھی کچھ ہوئی تھی میری اور آپ آپ کے تو ادھر آپ کے ادھر دین رکھنا تھیک ہے پھر ابھی اس کے ا اس کے پاس تو بہت ساری کال ہونگی نہ تھوڑی تھوڑی ہے
کس کے
ہیلو
ہیلو کس کے پاس
ابھی جو آپ بول رہے تھے نا کہ ان کا بھی ریسیور بننا ہے مجھے
ہاں وہ مہنگا اس کی کیا بولتے ہیں وہ شگفتر دیدی کی آئی ڈی ہے نا
ہاں انک تو ا بھی بہت ساری بقی رہی
ابھی میں کل کی تھی کتنی کل ہمارے ہوئے ہوں گے کہ چار پانچ سات آٹھ ہوئے ہوں گے ا بھی صرف دو یا تین بچے ہیں میرے بھی
ہاں
دیکھ لیتیوں کتنا ہوتا اتنا کر لیںے ابھی پانچ منٹ گئے
پانچ منٹ ہوا
ابھی پانچ منٹ بخی ہے آج زیادہ کچھ نہیں آج ہم ناستےے میں اڈلی بنائے
آپ کی کال چل رہی ہے یا پھر گھر پہ ہی ہوگی
نہیں نہیں کالج ایسل کر رہی ہ
اچھا مطلب صرف اگزام مطلب پرائیوٹ دے رہے ہوں گے نا
ہاں ہاں
چ ریگولر نہیں دیتے آپ
نہیں ریگولر نہیں چیتے ہمارے گاؤں دور رہتی ہے یہاں پہ کالج نزدیک نہیں ہے
چلو کوئی نہیں میں نے بھی پرائیویٹ ہی کیا تھا
اچھا جانا بولے تھے دوسرے گاؤں میں ہے نا تو اس ابھی میرری لاسٹ سم ہے اس کا ریزلٹ ہے بند میں تو ابھی میں ریگولر لگانا سوچی ہوں
ہاں ویسے پارٹ ٹائم میں آپ کچھ کر لو جیسے ٹیچنگ ہے یا کچھ اور
مجھے مجھے اسٹیچنگ ہے لیکن مجھے شوق ہے سیکھنا بٹ مجھے نہیں پتا کہ کیسا کرنا کیا نہیں ہمم ہمم ہمم
نہیں ٹیچنگ ٹیچنگ جیسے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ وغیرہ ہوتی ہے نا
لیکن وہ پارٹ ٹائم میں نہیں رہتی نا میں میں تو ابھی ریگولر لگانے والی ہوں نیکسٹ
یا پھر گھر پہ آپ کو ٹیوشن وغیرہ ایسا کر لو اپن تو اس سے کیا تھوڑا بہت مطلب گھرتو چلتا رہتا ہے
اور وہ بھی رہا ابھی میں ریگولر تو میں دوسرے گاؤں پھرجنینولی اگر ریگولر میں کالج کی تو پھر وہاں پہ ہ تو مجھے کچھ پتا نہیں رہتا ہے دوسرا گاؤں رہتا ہے تو وہی دقت
چلو کوںی نہی سنو نےادھر جاؤ ادھر جاؤ
ابھی پارٹ ٹائم میں یہ ملا ہے ای واک کر لیتی ہوں پھر بولیوں میں کہ دوسرا بھی کچھ دیکھ لو
ہاں یہ یہ کر رہے ہو تب تک تو یہ بھی ٹھیک ہی ہے ویسے اس میں کچھ لگ نہیں رہا ہے اور جب ٹائم ملے تو تب کر لو تھوڑا بہت آ جائےٹرانزیکشن والا آ جائے تو پھر تو اور بھی اچھا ہے
ہاں مجھے تو وہی مجھے چاہیے تھا تو پھر اور وہ بھی رہا پھر کیا بولتے اب میں وہی بولی کہ مجھے دوسرے تبھی دیکھو اگر ایک دو کر کے بتائی شگفتہ دی کو وہ بولے ہیں ٹھیک ہے بتاتی ہوں
ہاں کچھ ایسا ہی مل جائے گا تو اچھا ہے
ایسے بھی ملے تو چلے گا مجھے فل ٹائم بھی چلے گا لیکن سیلف ورک رہنا ہے ہمیں امم
ہاں سیلف صحیع رہتا ہے جوائنگ پروسیس والا مجھے بھی آج کل بالکل مطلب اریٹیشن ہونے لگی ہے اب تو
مجھے تو سیلف ورک پسند لیکن مطلب کہ سیلف ورک مطلب کہ جیسے کہ وائس پروسیس ہو ہم ہمارا کام ہم کریں یہ ٹیم بناؤ یہ کرو وہ کرو اتنا مجھے مجھے اتنا جمتا نہیں وہ سب
ہاں ہم
وہی
آپ دوری سے کر رہے ہو بلے ایک ہی سے
نہیں نہیں ایک ہی سے اور ایک سے کرنا ہے وہی آج دیکھ رہی ہوں کہ اس میں او ٹی پی اس میں وہ فون میں ریچارج ختم ہوا ہے او ٹی پی آتی ہے چیک کرنا ہے مجھے بھی
ہاں تو یہ تو ویٹ کر لیجیے ادھر سے تھوڑا پیمنٹ آ جائے تو وہ صرف کالنگ والا جو ہوتا ہے نا وہ والا ریچارج کر لیجے گا اس میں تاکی ہاں ریچارج تو لگتا ہے میم میں نے بھی اس والی سم میں ریچارج الگ سے کرایا جب یہ میرے کوئی کام نہیں آتی میرے وائی فائی پہ چلتا ہے مجھےری چارج کی ضرورت بھی نہیں پڑتی پر اس کے لیے اس ورک کے لیے پھر میں نے کرا ریچارج
نہیں وائی فائی سے چل رہا ہے نا یہ وا کال تو وائی فائی سے لگتی ہے
نہیں لگتی ہے میم اس میں ریچارج ہونا ضروری ہے لیکن
نہیں نہیں ابھی میری تو وائی فائی سے ہی چل رہی ہے
تو آپ تو ریسیور ہو نا ہو سکتا ہے اس لیے
نہیں ایسا بھی چلتی ہے میں تو بیچ میں آپ کو آپ کو میں کال کر رہی تھی نا جب آپ میری ریسیور تب تو میں تبھی میں وائی فائی یوز کر رہی تھی
اچھا
ہاں
وائی فا یی سے لگ جاتی ہے کیا
ہاں وائی فائی سے لگ جاتی ہے کال
وہ تو میڈم تو بتا رہی تھی کہ نہیں ہوتی ہے
نہیں او ٹی پی نہیں آتی لیکن میں تو جب آپ کو میں کال کر رہی تھی جب آپ میرے ریسیور تھے تب تو میں وائی فائی سے ہی یوز کرتی ہ ختم ہوئے کال ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں
ہاں اب تو میرا اینڈ ہو گیا نا اب نہیں ہو پائے گا
ٹھیک ہے ٹھیک
اوکے بھائی تھینک یو
بائے